اب ٹھیک
ہاں ٹھیک ہو
بس گھرمی سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے
اور
اور آپ پتاؤ
چائے ببی
ہاں چائے چتی
آپ کے گائے بھی ہو
ارے نہیں یار آپ بھی غائب ہو نہ فون نہ کچھ
اور
کہاں تھے اتنے دنوں سے
بس بزی تھے
کدھر کہاں گئے تھے
گرمی
اچھا اور چائے وائے پی
ہاں بی پی
اب کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے
چھا
اور
کااں وم ہو گیا
ہاں کام تو ہو گیا تو سدا کچ
کھانا پکایا
ہاں کھانا
سبزی کیا بنائیے
سبزی بنائ ٹماٹر اور پیاز
چھا
اور تم سنا
کیا بتاؤں میں
کیا
باقی سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
تم نے دیکھی نہیں پھر وہ کرتی لگا کیسی ہو جائے گی وہ دیکھنی تھی نا کیسی ہو جائے گی اس کو بھی نکلے گا کلر
نہیں اس کو نہیں نکلے گا
بلیک کو تو زیادہ ہی نکلتا ہے کیا بر ہے
وہ مت تو ہونا ہو
تو کیا مطلب ہوا کپڑا لائے گا انسان وہ تو تو نہیں نا
وہ مط ڈیلی یوز کرنا ہے
پھر بھی دھونا تو پڑے گا وہی میں تمہیں پرسوں بول
وہ کبھی کبھی لگانا ہے
بسییناتھ
فی الحال میں نے وہ پچھلا بھی نہیں تو یہ
ہاں نہیں مجھے تو اس کو بہت کلر نکلا اس کو دیکھا نہیں اس کو گیا ہو گیا
میں مشین میں ڈھویا نا اس
کل تم لوگ گئے تھے نا ایک وائی ڈیوائڈر لایا ہوتا
میں نے دیکھا تھا وہاں پہوٹران تھا
جہاں پہ نا یہ لایا تھا وہیں پہ
میں نے دیکھا تھا پتا پتا ہے جب اس دن گ نا گری ڈی وائٹر لان اس دن نہیں تھکا تھؤ
گرین ڈوائڈر کس
ہاں اسی کی انوں کے ساتھ لگے گا لیکن پھر جو پٹا مت ہے
اچھا پ مجھے وائٹ ایک لگانا ہے اب دو دو تین ایجو پرسوں کیا تھا نا آڈر کرورتا اس کے ساتھ بھی وائٹ ٹی لگے گا نا
بعد میں جو بولا تھا ان کو جانا ہے
یہ نہیں لی تھ فضول میں دس باتیں سننی تھی
لے جاتے جیسے ان کو ہمیں کندھے پ چڑھانا تھا تو یہ نہیں لے جاتے
بولتے نا روز روز کیا کرنے جانا ہے
ا
اب دیکھیں گے کب جائیں گے تبھی لائیں گے مجھے وہ تھا نہ ہویا یلو کلر کا کرتا وہ کاٹنا تھا مجھے
فون سہلو
یلو کلر کا وہ کرتا ہے میرا وہ کاٹنا ہے وہ اتنا کرنا ہے تو پھر وائٹ
تو جو مال میں لایا تھا
مول میں کہاں
ہاں جنرل اسٹور میں
ہاں بی اللو والا
اچھا وہ جو ٹھیک ہے وہ
ہ وہ لم واہ ہے
تو لمبا ہی لگتا ہے نا فینٹ کے ساتھ
ارے گھر میں لگانے کے لیے ڈیوائڈر لگے گا نا اس کو آپ جب لگاتے ہی نہیں ہیں تو گھر میں لگے گا نا کپڑے ہی نہیں ہے لگانے کے لیئے
ہمارے پاس جو اتنے کاٹن کے سوٹ پڑے ہیں لگا ہو ہی
لگائے جو آپ کہاں ساریے لگاؤں گی گھر میں ہم کون سے کپڑے لاتے ہیں روز تو
پھر بھی ہونا چاہیے نا کوئی پھر سوٹ لگانے کے لیے وہ بھی ہو گیا نا خراب وہ جو چکن کا تھا اس کو میں ڈیوائڈر ہے نا پلاز وہی نہیں ہے وہی جو آف کلر کا تھا ف وائٹ اس کو کیا نا اس نے وہ پلازوئی خراب
مجھے بھی ہے ویسا ہی
تو میں پھر بھی تھوڑا ٹھیک ہے مجھے اس نے برابر اس کو سلیکٹ بنا دیا ا تھاا
ہے مجھے
وائٹ کہاں ہے وہ آف وائٹ ہے مجھے تم ہے وائٹ مجھے آف وائٹ ہے
ہاں
ویسا مت بنے گا اس کا
ویسا بنتا ہی نہیں پتا ہے اب ان کے پاس جو ہے نا وہ بہاری بیچتے ہے نا وہ
ہوں کبڑا
کپ ڈا وہ ہلانا یا پھر بنانا ہے اس کو ڈیوائیڈر
وہ تو پڑ گئے گا مہنگا پہلے دو سو
کہاں مہنگا پڑ جائے گا
ورنہ کیا ارے دو سو میں لانا ہے کپڑا اور ڈھائی سو لگ بھگ لگیں گے سلائی ہو گئے ساڑھے چار سو
وہ مت ن پھر نکلے گا اس کی سلائی متب ن
ایسے کہ ایسے سے ملتا ہے شلوار دو سو کا ویسے وہ پڑ جائے گا ساڑھے چار سو کا کہ نہ اس نے کپڑے ہی خراب پاگل میں
اب ایک پلازو تھا آف وائڈ کا یہ نا ڈیوائڈر وہ جو مجھ مج مما نے دیا تھا وہ اس کو کیا بولتے ہیں لیکن وہ گولڈن ہے
وہ کہاں لگے گا اس کے ساتھ ارے یہ ڈفرنٹ وہ ڈفرنٹ کہاں لگے گا
اب ایسا متلب ملتا ہے
نہیں ایسا کہاں برابر ملے گا وہی نا مسئلہ ارنہ میں وہی لگا ت سبد س چار پانچ سال ہو گئے اس کو لائے ہوئے اب لگتا ہے نا پھر بھی گھر پہ تو لیکن اس نے کیا ہے نا اس کو خرا آابو وہ بہت ٹائٹ ہے اس کا یہ پلازو
ہاں وہ اسی ٹائم اسٹرن کوا
ورنہ میں لگات کے
نہیں وہ وہ کاٹن کا تھا نا جب وہ دھویا نا وہ
میں نے اس کو پہلے ہی بولا تھا یہ لوز سینا تو اس نے وہ سیا بہت ٹائٹ آلریڈی اب جب پھر وہ دھویا تو وہ اور شنک ہو گیا پھر کیا کریں گے اس کو اب ت میں وہ مشین ٹھیک ہوتی دو تین کرتے تھے ایک تو وہ بھی رہ گیا پھر ایسا ہی اس کو سلائی ڈالنی ت
وہ لے جانی تھی نا وہاں پہ
وہ وہ پچاس روپئے پکڑ ک سو
نہیں وہی نہ مشین
آف دا مارکیٹ
ہاں وہیں پہ بھی ن کو کو نظر دینے تھی اس کو سوئی لگ گئی وہ ٹوٹی نا پہل سوئی
دو تین کرتے مجھے کرنے تھے کپڑے بھی سارے ٹھیک کرنے تھے آج کل ابھی لانگ لگاتے ہی نہیں عجیب ہو جاتا ہے
ہ اور اس کے ب ج جانا تھا نا جوبا ہے
یہ سارے کپڑے ٹھیک اگر م ش ین ہوتی نا ہمیں بڑی ہی یہ سارے کپڑے کرنے تھے ٹھیک
ہوں پتا نہیں کتنے میں آئے گی
وہی میں بو رہی ہوں اگر ہوتی ہے ہمارے پاس کبڑے بہت ٹھیک کرنے مہک بول رہی تھی میں ابو آ کے گھر میں کرواؤں گی ٹھیک ان کو ہے مشین بڑی
اچھا
ہ کو ہے نا آپ شادی کزن کی بو رہی تھی میں اتری کرواؤں گی کپڑے ٹھیک
ہ یہ مجھے کچھ یاد پڑا تھا مجھے بول ہی گیا
تیں بول جاتا ہے بولنے سے پہلے
تو
حک لگ گئی
ک چلاؤنا
میں کیا لگوں بسے ٹانگ میں اتنا در دور ہے مجھے ویسے ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ان م سے
اب اس کو بول رہا میں اس بارے میں
اسسکو
جوانب باواد نے بولا تھا
کیا
اسی ایپ کے بارے میں
یہ کہاں چلتی ہے
جو
یہ نہیں کھولتا ہے اب لنک یہ ہو گیا ہے بند
کس نے کہا
ساحل نے کیا نا بہت بار یہ نہیں اب کھلتی ہے یہ نہیں کھل رہی ہے کسی اور کو اس نے تو اور ایک نمبر سے کیا تھا نا
لیکن اس نے اسی اس نے اسی فون میں کہ نا ا دوسرا فون ہوتا ہے نا اگر
نہ نہ نہیں یہ نہیں کھلتی صاحب
پتاہ نہیں فلہ آ
یہ کھلتا ہی نہیں ہو گئی ہے ہو گئی پھر ٹینشن اٹھانی خود کو
لائٹ گی باسے
لائٹ آئے گی اب سات بجے
کتنے مرضے گئی
چھ بجے گئی نا اب سات بجے آئے گی
ابھی بھی لے جات ونٹرس واپس آئے گ پھر بھی لے جاتے
ہ اب کے دو ہی مہینے س مرھ کے تو پھر واپس ٹھنڈ اب چکر وکر کرنا تھا
سے کہاں چکر کرے گی
کیوں تم لوگ جو نکلتے تھے باہر
ہاں
تم لوگ نکلتے تھے نا وہاہ
ج ا چلتی ہے اچھا بیٹھو ہاں
ٹھیک ہے چلو بیٹھو
اوکے بائے